ہاں مر توذا کیسی ہو گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے اچھا میں ابھی یار بیٹھا تھا آپ کہاں پہ ہو ابھی
میں کھیلنے کے لیے گیا ہوں وہی پاس میں
پانچ سکھاؤوں میں اچھا اور سنا کچھ خاص
بس بڑھیا
اور اس کے بڑے کے بغیر
میں جات ہوں کھیلنے جاتا تھا اب میں بہت کم کھیلتا ہوں اب اب تھوڑی نا میرے کھیلنے کی عمر ہے میں اکثر جب بھی کھیلتا ہوں کوئی کھیل میں کھیلتا ہوں گیم کرکٹ
اچھا
کرکٹ میں کھیلتا ہوں آپ بھی کھیلتے ہو آپ کا کیا رول ہے کرکٹ میں
بیجنگ
ویٹنگ کرتی ہوں اچھا ہاں میں گیا نہ پچھ بار اپنے گاؤں والوں کے ساتھ نیلناگ اس دن آپ میرے نر والوں نے میچ جیتا وہاں پہ
ا
نہیں میں مجھے میں کہاں تھوڑی نہ کھیلتا ہوں ان ان کا ٹیم آ رہی میں بس دیکھ گیا تھا اس دن پھر پال جو ہے نا پھر پال اس نے ایک ہینڈل مارا ہاں اس کا ان کا ان کا شکور کرنا تھا ون ہنڈریڈ نن ای آ کا ان کا جو ٹیم ہے نا وہ ریا ار بہت سار بالرس
ہاں ہاں
وہی تھے ان کے لیکن ان لوگ پھر پال نے بہت اچھا کرکٹ کھیلا وسیم نے کھیلا اچھا کرکٹ عرفان نے کھیلا بہت اچھا کرکٹ شبیر نے کھیلا ہے اچھا کرکٹ اور بھی رالتا ائی ہاں ہاں اور
بس بڑھیا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے ہاں
اور کچھ خاص
بس
ہمارے لیے دعا کر دو کرو ہمیشہ
ہاں لور گ
کب کرتی ہو ہ تجب پڑھتے ہو
جی جی
ہاں آپ احتکاب میں بھی تھے نا دو احتکاب اور جب دوبارہ آئے گا م ایسا تو اپ کرو گی کہ ہونا اچھی بات ہے جب جب جب میٹ آپ کھاؤ گے ہڑیا کون کھائے گا
ہڑیا
وہ کیا وہ اب ہے نا اس کا بیٹا جو ہے نا اس کی شادی ہے نا لیکن مجھے ب اوشاتی کہ لائق تھوڑی نہ ہے ابھی وہ ہس رہا ہے چوں کے ساتھ کھیل رہا وہ وہ وہ کل سڑک پہ رہے گا کک نہ کچھ کام کرے گا وہ لڑکی بتائے گی نا میں کیا کروں گی لیکن اگر وہ بھی ویسی ہوگی پھر تو ایئر ملیں گی آپس میں
ہاں
نہیں وہ سے پڑھا ہے فوٹو وہ نہیں دکھاتا ہے اس کا کیوں
ا
وہ بولتے ہیں بس میں نے فوٹو نہیں رکھا ہے
ہاں ایسے فوٹو
ہاں اس جھوٹ بولتاوں اس کے پاس فوٹو کیوں نہیں ہوگا اس کو بولتا ہے ہممت کھائیں گے اس کو ہم تھوڑی نا کھائیں گے
سر خس پڑ گ
اور کچھ خاص
کیا
کچھ بھی
بس بڑیا
اچھا گھر جانے کا ارادہ کب ہے
اسمتھ کے بعد
ینت کے بت پھر تو بڑھیا بات ہے ٹینتھ سے پہلے نہیں جاؤ گے کیوں
گلواریے نہیں مانتے سو پ جلی نہیں
پھر تو اچھی بات ہے جاؤ ج جیسا آپ کو من کرتے ٹینتھ کے بعد ہی جاؤ ٹینتھ سے پہلے ہی جاؤ جیسے آپ کو اچھا لگے
ہاں
اور سنا کچھ خاص ب ہاں وہ تو ہاں اور سب ٹھیک ہے ممی پاپا ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے
بس پڑھائی چل رہی ہے آج کل
پڑھائی چل رہی ہے اچھا کیا آپ کا آپ کا ڈریم کیا ہے آپ کیا بننا چاہتی ہو
دچ
ججی بننا چاہتی ہو پھر تو بڑی بات ہے ہما ہاں وہ بول رہا ہے کیا کیوں د ہونا پڑتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے ارے یہ لوگ بتاتے ہیں اس وہ کون سا سر بول رہا
وہاں کا ہے
وہ پاگ تھا بیچ بچارے کو کیا پتا بس ع بھی بس میں بس مت کوٹ جانا پڑتا آھے جاتے ہیں ادھر آھے جاتے ہیں ادھر
اور اس بیچارے کو کیا جو لوگ لوگ جھوٹ کو بولتے ہیں وکیل بولتے ہیں نا اس کو کیا بول دے دو وکیلوں کو جھوٹ اس کو ال فل میں لگتا ہے اندر میں
اس کو لگتا ہے ج
کییا
مگر میں نے پھر
بوا اس کا سلیکشن ہی نہیں ہوگی اسی لیے وہ اس نے بدلا اللب پہلے چھوڑو اللب پڑھنا یہ پاگل کرتا ہے پانچ سال کسی کورس میں دینا سکسٹی بکس ٹینس س سمسٹس اٹنس پوجٹس ہیں ساری چیز پاگل کرتے ہیں پھر وکیل بنتے ہیں وکیل ایسا نہیں بنتے پھر ایک دو سال کسی سینئر ایڈوکیٹ کے ساتھ انڈر کام کرتے ہیں پھر وہ سکھاتا ایسا کرنا ایسا کرنا پھر وکیل بنتا وکیل آسان بات نہ مت ہوتے بننا اور کیاارے کو کیا پتا ہوگا میں کھیلتا تھا پہلے میری تھرٹی ون لیول
ہ ای ون
تھرٹی ون پلیرس تھی میری پھر میں نے چھوڑ دی تھری فر کھیلنا اس میں پریشانی ہوتی ہیں ہاتھ تھک جاتا ہے وہاں سے آگے گیا اور پتا ہی نہیں ہوتا ہے برشٹ کہاں کہاں سے کیا گیا
نہیں اور بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہے
ہاں ہ ہاں ہ
جموں کون وہ کیوں پاگل پاگل پن کرتی ہے آ پپ کا نم کی آ لےبھی وہ کب سدھرے گیے گی کیوں نہیں سدے گی آپ کے حساب سے وہ نہیں سدرے گی دیکھو کیا کرتی ہے بس اور کرتی ہے اب کیا کریں اللہ تعالی اس کو ہدایت دی ہاں میرے پاس تھی وہ ایک پاگل
ہوں
اچھا مجھے بوولو ایمان کی شادی کب ہے اب ایمان کی
چ وہ پتا نہیں
سل ب ب ہے سپٹمبر میں پھر تو جلدی ہی ہوگی اس کا مطلب
ہاں بس بڑ
اس سب اس مطلب
وہ س ٹھیک ہے وہ ہاں اچھا اس کو یہ کیوں نہیں سدرتی کیوں یہ کیوں نہیں سدرے گی بریبئی تے گی
ہاں ک کہ ن
ہلو کیا کرتی ہیں بتی ہیں کس کو آپ کو
ہیلو
ہلو
اور
اور کچھ خاص سناؤ بس اور سب ٹھیک ہے ہاں اچھا آپ کا اوبو کہاں پہ ہوتا ہے
گرمی ہوتا ہے
گھر ہاں اچھا وہ کوئی جب وہاں سے وہ کوئی آتا ہے وہ کچھ کیا ل آتا ہے آپ کے لیے
ہاں جب میں وہاں پر ہوتا ہوں کچھ بھی سیب بی بہت سارے لات
بہت ساری چیز لاتے ہیں جب آپ وہاں پہ ہوتے ہو
ہاں
پھر کھاتے ہو آپ
ہاں میں میں پتی کہاں کھاتا ہوں دو ہوتا ہوں وہاں پر باقی کھائی
اچھا موسین کھاتی ہیں پھر
ہاں
اور کھاتے ہیں آپ کا وہ کزن اور کتے ہیں اس کی بہن وہ اس کا پاپا کیا کام کرتا ہے جواب کا کزن ہے کیا مج وہ اسی ہوٹل پہ ہوتا ہے یا اور کچھ کام کرتی
ہوٹل میں ہوتا ہے
گرمی ہو میں س ہوتا ہے وہ ہاں ہاں گوا وہ اچھا پیسہ کماتا ہے اچھا اچھی بات ہے اور سنا اور سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے اور کچھ خاص کچھ بھی
بس
اچھا بائے اللہ حافظ